ہیلو وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں اچھی ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیا چل رہا اس سے
بت کچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اب اتنا لوڈ ہو گیا ہے نا کہ پوچھو نہیں لگے پڑے ہیں تب سے بچوں کا ہوم ورک کرانا یہ کرانا ابھی تک تو وہی جو ان لوگوں کو ہولی ڈے ہوم ورک ملا ہے وہی سمٹ وغیرہ چل رہا ہے اسی میں لگے پڑے ہیں
ہمم صحیح بول رہی ہیں اپریل کا پورا جتنا بھی ہوم ورک تھا سب اس کو کروا کے پورے اسائنمنٹ سبمٹ کروانا ہے اور ہم بیگ کلاس میں جاتے ہیں بچے تو بہت ساری نئی نئی بکس وغیرہ رہتی ہے تو ان کو بھی سب کچھ مینج کرنا ابھی تو اس سمے مصروفیت ہی چل رہی ہے سب
بالکل بالکل یہ تو ہے جون مہینہ تو ہم لوگوں کا نکل گیا نیو نیو ان کے پروجیکٹ بنانے میں ہے نا اور اتنے ٹف پروجیکٹ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی باجی میں اتا مطلب کیا یہ ہوتا ہے ٹیچر لوگ بچوں کو نہیں میں تو میم کو کہہ رہی تھی آپ اسپیشلی بول دو تم پیرنٹس لوگوں کے لیے بن دے رہے ہیں ہم وارک اور ایسا ایسا ورک ہوتا ہے ایسا ایسا پروجیکٹ ہے بچے تو اس کو بس بھیا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں انہیں تو یہ آپ بناؤ بنا دو ہم سے تو بن نہیں رہا
پتہ ہی کیا نا ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں یہ پروجیکٹ نہیں کی نہ تو وہی ہم لوگوں کے لیے دیے جاتے تاکہ ہم لوگ سیکھیں اور بچوں کو سکھیں ہم لوگوں کے ٹائم پہ اتنے ایسا کہاں پہ ملے تھے اارے سارے پروجیکٹس نہیں تھے اب تو سائنس وغیرہ کے کورسز بھی اتنے ہائی لیول ہو گئے ہیں بچوں کے تو کیا بتائے بڑا پریشانی ہو جاتی تی پڑاھانے ان کو
بالکل میں تو آپ کو یہ کیا بتاؤں گوگل سے دیکھ دیکھ کے یوٹیوب سے دیکھ دیکھ جا کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں
صحیح بوللیے تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے نا گوگل سے اے آئی سے پوچھ لو تو پھر کیا ہے نا اپن نے اتنا ایڈوانس چٹی نہیں کی نا اپنے زمانے پہ پہ تو تھوڑا سا بھی بہت کچھ نیا اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے تھوڑا اپن کو دکت تو ہو ہی جاتی ہے
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے اور بس اسی میں پڑھے ہیں آج کل اور بچوں کا کیا ہے بچوں تو کہتے ہیں ارے امی کراؤ ارے امی کراؤ اب ان کو میں نے کہا ہم تھوڑی سی اسکول جا رہے ہیں تو مزہ ہونے چلے جاتے ہیں
صحیح بات ہے اتنا ان کو وہ کروانا پڑتا ا تو لگتا ہے ان کی جگہ خود ہی چپے صبح اٹھ اسکول چل جائے ٹفن بنا کے اتنا رن کرناو ٹائم ہی رہتی ہے
اتنا محنت ہم تمہارے ساتھ کریں اتنا تو ہم خود پڑھ لیں
اور کیا اب اس بار ہم دوبارہ پہنچ جاینگے گے من لگا کے یہ کیا ہے نا آج کل اتنا کومپی ٹیشن ہے نہ تو بچوں کو تھوڑا سا اپن کو دھیان دینا ہی پڑے گا نہیں تو آگے جا کے پھر وہ کیا کریں گے ا کومپی ٹیشن اتنے اچھے اچھی اسکول کھول رہے ہیں کہ ان سے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا ٹف ہوگیا آج کل زمانے میں
بالکل بھ یہی تو ہے دیکھ آج کل ہم ان کا وس اگر ان کا بیس اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آگے چل کے کچھ نہیں کر سکتے کہتے بچے کا بیس اس اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے تھوڑا سا بیسک بیسک چیزیں اگر اسٹارٹنگ میں ہو جاتی ہیں تو آ کے جا کے اسے پریشانی نہیں جھیل نی پڑھ تی ہے
بالکل صحیح بولنے ہیں کہ ہے نا کوئی بھی عمارت آ بنا رہے ہو نا اس لیے اچھی نہ رہے گی تو وہ عمارت کیسے اچھی بنے گی مضبوط ویسے تو اچھے نا کبھی مٹیاں بھی ان کو جب اچھے سے پڑھ ل سارے کٹ کلیئر کریں گے تبھی جا رہا وہ تو بن آ جکے اب کیا ہے نا ا آج کل بھی جیسے آپ میں بھیجی یا پھر انجینئرنگ میں بھی ج ان کےز ہو گئے تو اس کے اس کو ط کرنے کےلئے بچوں کو بیس تو اسٹرانگ ہونا ہی چاہیے لیکن آج کل اسکول میں بھی نہ نیا ہے
ہممممم
اسکول میں بھی نا کیا ہے نا بچوں کی جو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی نہ تھوڑے اڈوانس ہو گئے ہمارے زمانے میں ایسا نئی تھا وہ بھی نا انٹرنیٹ وغیرہ کا کہ استعمال کر کے تھوڑا سا بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھاتے ہیں تو اچھا ہے ہمارے بچوں کی
ارے آپ آپ دیکھو سارا ہوم ورک اور ڈیلی بیسس والا ورک یہ لوگ فون پہ بھیج رہے ہوتے ہیں بتاؤ سارا پی ڈی ایف کر کے ٹیچر لوگ بھی ان چیزوں سے چھوٹ رہے ہیں انہیں بھی یہ ہے اارے ڈالو فون پہ پہلے کیا ہوتا تھا دیکھو بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہیں بچہ اس میں اپنی ڈائری میں اسمبلی میں لے کے آ رہا ہے تھا ہم لوگ دیکھتے تھے آج تمہارا ہوم ورک کیا ملا اب تو میم نا پ پی ڈی ایف بناا اور ڈیلی بیسس کا ڈالی جا رہی ہیں اس سے کیا ہے دیکھو نقصان اس سے بچوں کا ہی ہو رہا ہے ابھی دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے تو زیادہ تر اپنے بیٹے کی کلاس میں اگر اس میں سے سو بچے ہیں تو سو میں سے اسی بچوں کو چشمہ لگا ہوا ہے اسی بچوں کو آئی سائڈ کی پروابلم ہے خود میرے بیٹے کو بھی ہے اب ویسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے فون مت دو لپ ٹاپ مت دو ٹی وی مت دکھاؤ فون بھی ہم نے سمجھ لیا ٹی وی بھی ہم نے سمجھ لیا نہیں دے رہے اور جو اس اسکول سے ورک آ رہا ہے اس کا کیا کریں
وہی تو اپن نہ چاہتے ہوئے بھی نا اپنے بچوں کو فون دینا پڑتا ہے کیا کریں اب پورا چیزیں بکس سے زیادہ تو فون میں رہتی ہیں اپن کو
فون میں اور دیکھو بلو اور وہی تو دیکھو ا ورک ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی دیکھو دس منٹ میں ہو رہا ہے یا بیس منٹ میں ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بھی لگ رہا ہے دو گھنٹہ بھی لگ رہا ہے اور بچے جب لگتا ہے فون پہ ورک ہے تو وہ تو آدھا گھنٹہ اور ایکسٹرا کر کے چلتے ہیں
وہ جان بوج کے کرتے ہیں ہاں ہاں کسی بہ نے ممی فون تو دی ہے ہمیں امی ابو
ہاں امی آ رہی ہے اگر دیکھ امی آ رہی ہے تو اس کو اسکپ کر دیتے ورنہ گیم کو
صحیح بولے کیا کرے نا آج کل کے زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو اس سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے نا
ب ارے دیکھو نظر انداز کیا کیا کریں آج کل بک میں دیکھو آپ کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لو ان کی اس میں نیچے اسکینر لگات ہے اسکین کرو اسٹوری پڑھو ٹھیک ہے تو آج کل کا تو
صحیح بول رہی ہیں بالکل آپ آج کل کی تو اسکول والے ہی پرموٹ کر رہے ہیں موبائل کا تو اپن اپنے بچے کو کہاں تک روکیں گے یہ کہ یوز برا نہیں ہے موبائل برا نہیں ہے بالکل بھی برا نہیں ہے اگر آپن اس کو اچھے سے یوز کریں تو بہت اچھا ہے بٹ اس میں نا جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کے دو سائڈ ہوتے ہیں ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے تو اپن اس کو بچوں کو سمجھانا ہمارا فرض ہے کہ آپ اسے اپنی سویدھاؤں کے لیے یوز کیجیے منورنجن کے لیے کم یوز کیجیے
بالکل پھر وہ ہے نا دھو آنکھوں پہ بھی تو اثر ڈال رہا ہے بچوں کے بچے پڑھائی وال چیزیں کم کریں گے گیم زیادہ کھیلیں گے انہیں تو بس
ہوں صحیح بول رہی ہیں کیا کرے بچوں میں تو اتنا دماغ نہیں ہوتا نا اگر اپن گائڈ نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے کر پائیں گے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح کر
بالکل بالکل اب دیکھو یہی ہے بس آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو ان کو شوق لگا ہوتا ہے فون کا آ فون چلا کے رکھ دو وہ رونا بند کر دیتے ہیں ہے نا اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیسے ہونا ہے اپنی فنگر ٹچ کرتے رہتے کال کر رہے ہیں تو آج کل کا فون کا تو سچی میں بہت ہی کرز
آج کل نا بچے جب سکس منتھ کے ہوجات کارٹون دکھاتے ہیں نا تبھی سے انک کی ہیبٹ پڑ جاتی ہے یہ سب کی یہ ہم مائے ماۓ مصروف رہتی ہیں گھر کے کاموں میں ہے نا تو وہ سوچتی ہیں بچہ بھی تھوڑا سا مطلب روئن نہیں اس چک کر میں کتنا مطلب نقصان کر رہے ہیں
یہ تو آپ نے صحیح کہا اس ٹائم پہ پیرنٹس امی ابو سوچتے ہیں چلو دے دو بچ چا گیم کے وہ سوری چپ ہو جائے گا ہم کام کر لیں گے اور وہ چیزیں کیا ہے کہ پھر بچے کے عادت میں آجاتی ہے
بس پھر اپن چاہ کر بھی نہیں ہٹا سکتے اس کو ارے ہم بچوں کو کیا کہے باجی کے ان ابو بھی تو موبائل لیک کر کھانا کھا رہے ہیں ہم بچوں کو کیا کریں
ہاں جی تو ابو کا کہہ رہے ہو ہم لوگوں کو نہیں لگ تا کھانا بنا لے اچھا کھانا کھائیں گے تو کوئی بھی ریلس وغیرہ دیکھتے دیکھتے کھائیں گے ہم لوگوں کو بھی اتنی گندی عادتیں پڑ گئی ہیں فیس بک چلا لیں گے نہ تو اس میں ویڈیوز آئیں گی وہ دیکھ ت رہیں گے
جاؤ ایسا کریں گے نا اپنے بچوں کے سامنے تو اپنے بچوں کو کس منہ سے منع کریں گے بتائیے آپ پہلے تو ہم کو اپنے اپنے شوہر کو خود میں دل لانے کی ضرورت ہے ابھی کیونکہ بچے تو بہت چھوٹیے ہیں ان کے دماغ بھی نہیں ہوتا ہے آج کل کے بچ سیم بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں ہم پیرنٹس سے زیادہ اسمارٹ رہتے ہیں امی ابو سے زیا یاد ان کو آپ بہنا نہیں سکتے ہو آپ انہیں ایک ماہ کرو گے وہ اس کا دس ریزن بتا دیتے ہے
ہاں ان کا تو کوشچن کر دیں گے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں
ہوں اب بھی ایسا کرتے ممی آپ امی آپ ہمیں کیوں منع کرتی ہیں اگر یہ غلط ہو تو ابو کیوں کرتے ہیں ہمارے پاس تو اس کا جواب بھی نہیں رہ جاتا
وہی تو کوئی آج کل کے بچے نا کوشچن بہت کا
ہاں یہ ہے کہ اسکولوں میں بھی مطلب ایسے کچھ پروگرامس وغیرہ آرگنائز کیے جایے نا کہ اپنے بچوں کو مطلب اچھا چیزیں کو بتایا جائیں فون کے ڈیساڈوانٹیج بتاائے جائیں اس کے ایڈوانٹیج بتایا جائے سوشل میڈیا کے انٹرنیٹ کے تو بچوں کو تھوڑا لگےا کہ ہاں ہاں بھائی ہمارے اس کول میں بتا رہے ہیں تو ہمارے امی ابو بھی کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہی ہوگا کیا دو طرف سے جب باتیں جاتی ہیں نا بچوں کے ذہن میں تو پھر زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے دیکھو گیم کھیلیں گے اس پہ اور ایک دوسرے کی آئیڈیا بنا رکھی ہیں گیم کھیلنے کی تو پوچھو نہیں
وہ فری فائر دیکھی ہے آپ نے دیکھ رکھا ہے آپ نے اتنا خطرناک گیم ہے اس سے تو بچوں کا برین برا سا ڈیمیج ہو رہا ہے
بالکل بالکل چل بہن بہت اچھا لگا آپ سے بات
ہاں مجھے بھی باجی بہت اچھا لگا آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا تھوڑا انہیں بھی فون سے دور رکھ
ٹھیک ٹھیک ہے باجی اوکے آ مین